ہلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام کیا حال ہے
بس سب خیریت سے ہیں
جی ہم بھی سب خریت سے ہیں انشاء اللہ بس اللہ کی رہم ہے اللہ کا مہربانی ہے
جی جی جی بس شکر ہے اللہ کا کہ ب اس کا ہی بس اس کی مہرانی چاہیے
ہاں بس اوائن نا موسم تو آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ وہی ہے کہ کیا ہے بتایں ب ہار نکلنے کا تو دل کر ہی نہیں نا گھر میں تو لگتا ہے جیسے سب ٹھیک چل رہا ہے لیکن جب اگر کسی کام سے ضرورت سے آپ کو باہر جانا
جی جی بالکل بالکل جی بالکل اتنی گرمی ہو رکھی ہے کیا کریں جی دھوپ بھی اتنی تیز ہو رکھی ہے بہت زیادہ
جی جی ہاں دیکھیے سبھی موسم ضرور دھوپ بھی ہونا بہت ضروری ہوتا ہے ہے نا موسم میں کہ نا کہ گرمی سردی سبھی دیکھو اللہ نے بنایا تو کسی مقصد سے ہی تو بنایا ہے
جی جی جی بالکل ویسے آپ کو کون سا موس
جی مجھے تو سردیاں پسند ہیں ان شاء اللہ بس مجھے سردیوں میں بہت پسند ہے جی سردی میں دیکھیے آپ کتنا بھی گھوم لیں پلنے کچھ بھی آپ کو پریشانی نہیں ہوگی سردیوں میں آپ کھا بھی اچھا لیتے ہیں بےشک دن چھوٹے ہوتے ہیں لیکن آدمی کھا پکا سا اچھے سے لیتا ہے
جی جی بالکل اور گرمیوں میں تو نہا بالکل جیسے گرمیوں میں نہ تو گیس کے پاس جانے کو کو من کرتا ہے نہیں ہی کچھ پکانے کو من کرتا ہے بس یہ سوچتے ہیں کہ بس نا پنکھا اور کولر کے اس میں بیٹھے رہو یا اےی چلا کے بیٹھے
جی بالکل آپ ہی بالکل آپ صحی کہا دیکھیے ہم جب یہاں بیٹھے ہیں جیسےبھی وقت اگر آپ کو کچن کا کوئی کام ہوگا تو ہم ٹالتے رہتے ابھی کریں گے ابھی کریں گے تو وہی ایسے کر کے کام بھی لیٹ ہو جاتا ہے اور لیکن پھر کرنا پھر بھی پڑتا ہی پڑتا ہے کیا کریں بچے ہیں تو کھانا تو مانگیں گے تو پھر پکانا بھی پڑے گا اپنے کو بھی بھوک لگتی ہے بھوک تو سبھی کو لگتی ہے
جی جی جی بالکل ویسے دیکھو بارش میں بھی وس تھوڑا باہر نکلو تو بہت پریشانی ہوتی ہے لیکن ن ویسے جب شروع شرو کی بارش ہوتی ہے نا جی بارش کا نام سنتے ہی تو نا دل بالکل باگ باغ ہو جاتا ہے کہ ہاں
بالکل جی جیح ماح اتم مست تو م
جی جب بارش کی پہلی بوند پڑتی ہے نا م ٹیپ ہے اس کی سگندھ
وہ بہت سندر خوشبو آتی ہے بہت بہت بہت اچھی خوشبو آتی ہے وہ خوشبو ہمیں بھی بہت اچھی لگتی ہے ابھی کھ ٹائم پہلے ہمارے تین چار دنہلے بارش ہوئی تھی یہاں تو مٹی ہے بھی نہیں تو بھی اتنا اچھا لگ رہا تھا اچھی اچھی مہنک آ رہی تھی ن بہت سندر
جی بالکل بالکل بالکل یہ ہے نا گرمی سے تو بے ہل ہو جاتے ہیں پر یہ ہے نا بارش آ جائے اور اس ٹائم پہ تو ب ایسا لگتا ہے کہ باہر نکلو اور
نہا لو بالکل صحیح فرمایا آپ ہیں جی ہمیں تو ویسیے ہی بارش میں نہانا اچھا لگتا ہے ہمیں تو دیکھ لیتے نا کہ موسم اچھا ہے ٹائم ہوتا ہے تو ہم تو نکل جاتے ہیں چھت پہ چلے جاتے ہیں
جی جی جی صحیح فرما رہے ہو بالکل بہت اچھا لگتا ہے بالکل اسکول جیسےارش کو دیکیں نا بس دل کو سکون سا ملتا ہے کہ ہاں بھائی اب ٹھنڈ سی
جی تو ابھی ہو جائے گا ب دو دن بارش اگر آ جائے نا تو موسم ٹھنڈا ہو جائے گا اپنے آپ رات کو ٹھنڈ لگنے لگ جائے گی آپ کو
جی جی گرمی تو ہمیں بھی بہت بیکار لگتا تی بس یہ گرمی تو ہوناا بس گرمی نہ ہے
بارش آتی رہے صحی بات ہے یہی حال ہم مارا ہے ہمیں بھی نہیں گرمی بالکل نہیں ایک تو ہمیں پسینہ آتا ہے نہا تو ہمیں بہت چپ چپاہٹ بلے یہ چیز ٹائپ ہو جاتی ہے اور موڈ بھی مو بھی اچھا ہی ہوتا من نہیں کرتا کہیں جانے آنے کا بھی نا یار گرمی میں کہاں جائیں گے ابھی جیسے چھٹیاں چل رہی ہیں بچ چ کر رہے ہیں ہم یہاں چلو ہاں چلو ہم نے کہاائی ایس گرمی میں تو ہماری تو پس
جی جی بالکل صحی پرمارے بالکل بھی یہی بالکل ہمت ہی نہیں ہوتی کہ باہر نکلو گھر سے باہر رک کرنا کا تو بالکل ہی من نہیں کرتا جی
اپنا رخ چینج کریں گے تھوڑا سا اللہ
جی ج ہاں جی جی یہ تھوڑا نا سردیوں میں یہ ہے کہ سردی لگ ہو ہے بس گرم کپڑے پہن لو انشاء اللہ بس اپنا آرام سے کچھ نہ کچھ کام اپنا کرتے رہو گیس کے آگے کھڑے کھڑے چ کتنی دیر تک
کتنی کی دیتے جی جی جی وہ ص اور پت دیکے جب موسم اگر ٹھنڈا سا ہوتا ہے بارش کا ہوتا ہے نا تو پکوڑے وغیرہ کھانے کا بھی دل کرتا ہے ہے نا مزہ آتا ہے بنانے میں بھی اورل کھلانے میں بھی دونوں میں بھی مزہ آتا ہے اور گرمیوں میں کوئی ر دار آ جائے نا تو بس کولڈ ڈرنک منگا باہر سے نمکین بسکٹ سموسے سب باہر سے لے اور
جی جی جی بالکل شور تو یہ کہتے ہیں نا بارش شروع ہوگی اور چلو پکوڑے بناؤ
جی ہمارے یہاں بھی یہی حال ہے ہمارے شہر کو بھی بہت کھے پینے کا شوق ہے ان کا بھی تھوڑا سا موسم ہوا چیلے بنا لو یا پھر پکوڑے بنا لو یہ سب چیزیں ان کا ڈیمانڈ اسٹارٹ ہو جاتی لیکن وہ خود بھی بنو بنا لیتے ایسا نہیں ہے جیسے کبھی ہم کہتے ہیں نا آج آپ کے کھانے آپ کے ہاتھ کھانے کا دل تو پکا دیتے ہیں
جی بالکل ہاں الگ ہی مزہ آتا ہے کہ بیسے ہاں بارش شرو ہوگی اور بس بچ چک د وہ چھوٹی چھوٹی کاغذوں کی نہ بنا کے دوڑانا
ہ ہ لیکن وہ اب یہاں پہ ان بچوں کو کہاں ہمارے زمانے کی بات ہے وہ
وہ تو بچے گاؤں میں اب بھی کرتے ہیں نا جیسے گاؤں کے بچے ہیں تو بھی کرتے ہیں
یہاں تو بچوں کو یہ پتا نہیں ہوتے بھیا کاغذ کی نؤ بھی چل کیک یہ پہ پانی وانی
شہروں کا تو دیکھو شہروں میں تو بچے اندر ہی اندر رہتے ہیں ان کو تو کیا پتا ہے کیسے ناو کر چلے گی
جی جی جی جی وہ تو ہم نے کی ہے موج مستی میں رسک
جی جی جی جی ہماری دادی جان تو بس ایسے تھی کہ بس روکتی روکتی رہتی کہ کیا کر رہے ہو کیا کر رہے ہو اندر آ جاؤ لیکن ہاں باپ نے اس میں مست رہتے تھے کہ ہاں بھائی ن بنا کے چلاؤ
جی ہم تو پتا ہی کیا کرتے تھے ہم چھ پہ جا کے جو نالی ہوتی تھی اس کو بند کر لیتے تھے اس میں پانی بھر لیتے تھے پھر پچ پچ کرتے تھے بہت بہت د چ ت بہت مزہ آتا تھا آج کی ڈیٹ میں بچوں تو کچھ نہیں ملتا ایسیز وہ بس ویڈیو گیم اور فون میں ہی رہ جاتے ہیں بس انہیں کیا پتا جو نیچرل ج جوے ہو وہ کہاں ملتی د لوگوگا
نہیں نہیں آج کل کے بچے تو بس فون میں بیٹھے بیٹھے رہتے ہیں پورا پورا دن فون میں بیٹ
ہوں جی جی بالک ص سے فرمایا فون ٹی وی یہی چیزیں رہ گئی ہیں بس ان بچوں کو چھٹیوں میں بھی پورے ٹائم بس فن ٹی وی کوئی ایکسٹرا ایکٹیویٹی کرنے کے لیے دل
جی جی بالکل اب یہ موسم کا تو دیکھو ہوتا ہے گرمی سردی بارش یہ تو سبھی یا رہتی ہیں ہاں لیکن کسی کو گرمی اچھی لگتی ہے کسی کو سردی
جی جی دیکھیے سب چیز کی ضرورت ہے آج کی ڈیٹ میں دیکھو سردیوں میں انسان ویسے پریشان رہتا ہے کہ بگوان دھوپ دے دے دھوپ دے دے اور اللہ دھوپ د د لیکن ہاں جی ہاں اور گرمیوں میں
تو اپنا ٹائم ب تالیا
ہوں جی اور گرمیوں میں کیا ہوتا ہے کہ ہوا کے لیے پریشان رہتے ہیں کہ بھیا اللہ بارش کر دے اللہ رحم کر دے لم کر دے تو وہی ہے نا کہ میں پتہ نہیں چلتا انسان کو سبھی چیز جرورت ہے ابھی سردیوں میں دیکھی نا سب دھوپ کے لیے اتنا پریشان ہوں گے ہمارے کپڑے نہیں سوکھ رہے ہمارے گھر میں سیلن آ گئی ہمارے گھر میں یہ آ گیا سب پریشان ہو جاتے ہیں ہ تو وہی ہے ہ جی اور دیکھو نا ک کسانوں کو بھی دیکھو کسانوں کو بھی کہتے ہیں کہ دھوپ کی بھی ضرورت ہوتی اور برسات کی بھی اور سردی بھی چاہیے وہ اوس جو بولتے ہیں اوس بھی چاہیتی ہے تو وہی ہاں ضروری چاہیے جی ہاں تو جو اللہ نے بنائی ہے قدرت جو کر رہا ہے وہ صحیح رہا ہے سے پتتا ہے پلنس بنا کے چلتا ہے کہ بھ سبھی چیز ضرورت ہے
جی ہر چیز کا یہ ہے نا خدا کا بند د نا ہر چیز کا صحیح سے یوز کرنا بھی جان گئے ہیں کہ کس چیز کو کس ٹائم کیسے یوز کر کرنا کیا استعمال کرنا ہے
جی جی بس یہی ہے کہ جب بھی ہمیں ہاں جیسے بھی ہمیں تھوڑا لگتا ہے تو ہم خدا کو دوست دین اسٹارٹ کر دیتے ہیں نا کہ بھیا کو تان لیے کر د
جی وہ اچھا ہو جائے تو اللہ نے یہ اچھا کیا جی
جی انسان کی فترحت ہے وہ اللہ کتنا بھی کر لے وہ کمی تو دیکھو انسان نکال ہی لیتا ہے کہیں نہ کہیں
جی وہ تو ہے اور اس طرح سے اللہ
ہیلو آپ کی آواز نہیں آ رہی
کول آئی جنے تاری ہے ج کوئی نہیں ہو جاتا ہے کبھی کبھی انٹرنیٹ کی وجہ سے ج ہاں جی اور سنائیے
بس آپ سے باتیں کر کے بہت اچھا لگا ہاں جی ہم کہیں نہیں نکلتے پا رہے ہیں ہم ویسے اب کر کے آ چکے ہیں ہم گھوم کر آ چکے ہیں اپنی امی جان کے پاس گئے تھے مطلب کہ ہماری چاچی جان بھی رہتی ان کے پاس بھی گئے تھے اپنی خا لاگے باز بھی ہو باے لیکن ویسے ٹرپ پہ ابھی ہماری ہمت نہیں ہو رہی ہے ن
جی بالکل نہیں ہے دیکھو جان آنا تو ضروری بھی کرنا ہے تھوڑا سا اپنا احتیاط برت گرمی سے بچو گرمی میں زیادہ وہ اپنا اسی حساب سے جاؤ کہ جب گرمی نہ ہو زیادہ شام کے ٹائم نکل نکلو یا صبح صبح نکلو جب جی بچے کہہ رہے ہیں تو امی جان کے پاس میں جانا ہے تو ان کا من ہے تو ان کو لے کے بھی جانا ہوگا یہ ہے نا پھر بچوں کی چھٹیاں ختم ہو جات جائیں گی تو پھر اسکول ان کے مدر سے کھل جائیں گے
جی جی یہ تو ہے پھر وہ کہاں جا پائیں گے مشکل ہو جائے گا چلیے ہیں اور آئیے کبھی ہمارے یہاں تشریف بھائی
جی بالکل آئیں گے جی جی اور شوہر تو ٹھیک ہے آپ
ہاں جی اللہ کی مہربانی سب بڑھیا ہے
جی بالکل اور جی ہمیں آپ سے نا بچوں کے ایک مدرسے کے بارے میں بھی آپ سے جانکاری لینی ہے تو آئیں گے آپ کے پاس میں تھوڑا موسم کا چینج ہو جائے تو تب آئیں گے
ہاں جب موسم میں راہت تو سب آنا بچوں کے بھی سھ لانا ان کے سور کو بھی لے کے ہیں نا ٹھیک ہے جی جی جی چلیے اوکے
ج ٹھیک ہے جی اللہ خدا حافظ
ہاں
ہاں
جی